ہلو وعلیکم السلام
اورچنا سب ٹھیک ٹھاک
بس ک کر ہیت کت
گھر میں سب اچھے ہیں
اللہ تعالی کی
جی جی جناب اور موسم ٹھیک ٹھاک ہے
موسم ماشاء اللہ سہانا ہلکی ہلکی بارش
جی جی بھائی جان اور اس موسم کا بھی کچھ پتا نہیں چلتا بھائی کہ صبح صبح دھوپ ہوتی ہے رات میں بارش ہوتی ہے
ہاں بسیم ادھر بھی یہی
یہ بھ جان کچھ پتا نہیں چل رہا ہے کیا کہنا چاہتا ہے ہم ہمارے ساتھ کہ دن میں تو دن میں کرنا چاہیے تھا بارش کرتا ہے رات میں
ہات میں وہی نا
وہی نا کچھ پتا پتا نہیں
گرمی بھی بہت ہے
ہاں
کر رہے ہیں چلو شکر ہے اللہ تعالی کا پورے مہینے میں کتنی
وہ تو ہے جائے گا ابھی تو صرف یہاں پہ وہی موسم دو پانچ چھ دنوں سے اب یہ مہگنا بھی وہی ہے کہ موسم وہی ہے کہ یہ مین بارش والا ہی ہے
اچھا اچھا
ہاں جولائی کا بتائیے آپ کو جولائی تو ہوا ہے مانسون والا
ہاں ہاں
ہے نہیں مانسون والا ہی مہین ہے یہ
ہاں بالکل بالکل
بارش ہوگئی ہوگی اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا تھٹری میں دیکھا اپنے پرسوںئی یہ فلٹ آیا تھا وہاں پہ
ادھر حالت خراب ہوگئی
ہاں ہاں کتنا ہووا ہے اتنا پھلا تھا بادل پھٹا تھا
اپنی غلطی ہے وہ نالے میں مکان بناتی ہیں
بالکل ہاں وہ تو میں نے سنا تھا کہ
سائڈ پتا ہے نالے میں پانی آتا ہے
شکر کرو کہ نقصان نہیں ہوا بھائی کچھ
ہاں
کہ لوگ بچ گئے ہیں بس باقی کچھ گھر وور تو چلے گئے چل ان مسئلہ تو کم ہی تھا لیکن جو انسان ہے ان کی زندگی
نقصان نہیں ہوا وہ اچھی بات ہے اللہ تعال
ہاں وہئی نا پہڑوں تو یہی ہے نا کہ پہاڑوں کا بھی ایک نقصان تو یہی ہے کہ فلڈس کبھی یہ بادل کبھی بھی پھٹ سکتے ہیں باقی کچھ نہیں ہے ات میں کوئی ٹینشن نہیں ہے نالے سے تھوڑا دور مکان بنا ہوئے کریں گے تو بس اور کچھ نہیں بھائی
وہی وہی
اور آپ نے دیکھا تھا پچھلے سال یہاں پہ کیا ہوا تھا بارڈر میں
وہ تو بہت ہی بری حال ہوا تھا
جی جی بھائی جان اور ابھی بارش ہو رہی ہے کیا آپ کے وہاں
قیامت ہاں ہاں بارش ہو رہی ہے
ہو رہی ہے بس یہاں بھی بس کاٹ ہی ہونے لگی ہے اب لیکن مزہ آتا ہے بھائی کہ بارش میں مزہ آتا ہے سونے میں یار ایک اوپر سے پید جلاؤ اور باہر ب بارش اور ا ار سے کمل
کمبلا سکون
جی جی جی کتنا مزہ آتا ہے بھائی یار بہت مزہ آتا ہے
بہت زیادہ وہ اگر باہر سو گے نا آپ باہغ مطلب برانڈے شانڈے میں ہاں اس سے دگنا مزہ ہاں ہاں ہاں
اور بارش اس کی جو بوندیں ہائی ہائی
ہ ہاں ہاں ہاں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے یہ آج کل ہمارے یہاں بہت موسم بڑا سہانا ہے
ہاں
جی اور بھائی جان آپ نے کیا کھایا آج
ہم نے کھایا بس یہی دال چاول یہاں کا فیمس ہے وہی کھایا دا راجما دال
راجما دال کیسے بناتے ہو بھائی جان تھوڑا اگر کو بتا سکتے ہو تو راما دال کیسے بناتے ہو
بناتے ریسیپی
ہاں ہاں جی بھائی جان
راجما دال کو کیا راجما دال کو پہلے کوکر میں ڈالو تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے اس میں تو اس کو مطلب ابالنا ہے اس کے بعد وہی ہے تڑکا شڑکا لگا دینا اس کو اچھے سے پیاز ٹماٹر لہسن ادرک جی گا مطلب اپنے گھر کے مسالے
جی جی بھائیگار شگار میں آلو پراوٹھ بنا جی جی بھائی جان آلو ہاں
ہ اور کیا بولتے ہیں اس کے ساتھ انگ دانے کی چٹنی ہونی چاہیے
جی جی مسالہ ناردانی کی چٹنی
کہ آلو آلو پرانٹھے کیسے بناتے ہیں
جی جی بھائی جان تو دیکھو پہلے تو بھائی جان کس سب سے پہلے جو ہے کہ آلو ابال ابالو اس کے بعد وہ اچ ٹھنڈے کرو تھوڑے سے نا جی جی بھائی نے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ تو انوں ن ہاتھ سے مطلب کیا بولتے ہیں اس کو بھائی جا کہ مروڑو مطلب
ہ ہاں مطلب ان کو یہ کہنا ہے گوشت کرنا ہے گوشت نہیں مطلب یہ کہنا ہے
جی جی بھائی جانس سب ہاں ہاں توڑنا ہے مروڑنا ہے ہاتھ سے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے
بالکل بالکل
اس کے بعد جی بھائی جان کی مسالحہ جو بھی آپ ڈالتے ہو کہ نارمل م مسالہ جو بھی ہے وہ ڈالو تو مکس کرو اس کو ان کے ساتھ نمک تھوڑا سا پھر اس کے بعد آٹا آٹا لو تھوڑا سا اس کو بناؤ اس میں ڈال دو بس اس کے بعد تووے پہ ڈالو تھوڑا سا اگر دیسی گھی ہوگا آپ کو بس بھائی جان تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے کہ ویسے آپ نارمل تیل بھی ڈال سکتے ہو ویسا کچھ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ دیسی گھی ڈالو لیکن اگر دیسی گھی ڈالو گے تو بہت اچھا ہوگا
بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے
چٹنی جی جی بھائی جان اوپر سے پھر رہے گی تھوڑی سی چٹنی ماشاء اللہ بہت اچھے بنتے جی جی جی بھائی جان اگر میرے ہاتھ رکھاؤگے تو بھائی جان پانی سب
ضرور ضرور بائجاں کھائیں گے کسی دن بالکل کھائیں گے ہاں
اور بھائی جان یہاں صبح دیکھو موسم بارش اسٹارٹ بارش اسٹارٹ ہوگئی میرے یہاں تو آپ انشاء اللہ ہم تو اب میں تو سوچ رہ ہوں بھائی جان کی جو باہر جو گرمیوں میں ایسے مطلب یہاں اتنی گرمی ہے میں بتاتا ہوں اللہ تعالی سے وہاں بھی تھوڑی سی بارش یہ ہم نے تو بہت ٹھنڈا ٹھنڈا کر لیا تھوڑا سا ان کو بھی راحت دے دو اپنا یہ گرمی سے تھوڑا سا چھٹکارا پا دو ان کو بھی بالکل بالکل بھائی جان بالکل سب کا سوچنا چاہیے بھائی جان ہم تو ٹھنڈا علاقے میں ہیں
لینا کیا ہے دنیا کے
کیونکہ جو بھائی جان کیوںکہ میرا دو میرا دوست ہے نا تھوڑا جی جی بھائی میرا دوست دلی میں ہے تو دوست کی بات نہیں ہے بھائی جان وہاں کے لوگ یہ سب اب اپنے بھائی ہیں اپنے
ہاں
مطلب بھارت کے لوگ ہیں تو سب اگر تھوڑی سی بارش وہاں بھی ہو جاتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے سب کو وہاں بھی
بالکل بالکل بھائی جان بالکل آپ کی بات سو ٹکا صحیح ہے
بس بھائی وہاں پہ اتنا پولیس ہے یہ پولوشن ہے آکسیجن کی اتنی کمی ہو رہی ہے کیا بتاؤ بھائی جان کی دوست میں تو جا رہا تھا کہ یہاں پہ تو مطلب ایسے کئی ایسی ایسی جگہ ہے دلی میں جہاں کی آکسیجن کا جو ماہ تو لینا پڑ رہا بھائی آپ ہی بتاؤ اتنا اتنا کیا ہو رہا ہے کہ آج کل کی امٹ تو یہ پیڑ پودے سے جو کاٹ رہا ہے نا بس اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے کہ باقی تو کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں دیکھو اگر ہمارے یہاں بھائی ارے پہاڑوں پہ بھی دوڑو گے نا تو بھی آپ کو سانس لینے میں دقت نہیں ہوگی لیکن دلی میں اگر آپ ایک دس میٹر بھی دوڑو گے تو جی جی جی جی بھائی جان خالی چلو گی تو بھی سانس کی پروابلم ہوگی
وہی نا ادھر کاب پولوشن بہت ہے وہاں پہ
بالکل بالکل لیکن پہاڑوں میں بھائی جان ایک یہ بھی ہے کہ کب موسم کا پتاہ نہیں چلتا بھائی میں آج تک سمجھ نہیں پایا یہ تو گوگل کو بھی فیل کر دیتا ہے یہ گوگل بار گوگل بارش ہی کاتا ہے لیکن یہاں تو دھوپ ہوتی ہے گوگل دھوپ دکھائے گی یہاں بارش ہوگی
بارش سے ہوتی ہے وہی ہو ہو
اللہ تعالی کا ہی سب کچھ کھیل ہے بھائی
رہنما بالکل بالکل
اور سنائی بھائی جان ابھی مطلب کھانا وانا تو کھا لیا ہوگا ابھی آپ نے
ہاں کھانا ہو گیا
جی جی بس بھائی ہماری بھی ابھی تیاری ہے ہم بھی ویسے نو ساڑھے نو ہی کھاتے ہیں ابھی تو ٹائم بھی ہو رہا ہے کھانے کھانے کا
ہاں نہیں بس میرا بھی اب بھی ابھی کھانا ہو گیا تو پھر تھوڑا سا باہر بیٹھا ہوں میں ابھی بارش میں مطلب یہ کیا برانڈے میں بارش ہو رہی ہے باہ
جی جی میں تو ابھی تھوڑا سا ٹیل نہیں نکلا تھا تو میں سوچ رہا تھا کھانا ہاں کے نکلوں گا لیکن امی جان تو تھوڑا سا وہ کھانا بنا رہی تھی میں نے کہا کہ آپ بناؤ میں تب تک تیل کے آ جاتا ہوں پھر بارش لگ جائے گی تو اس لیے تھوڑا واک کرنا بھی بہت ضروری ہے بھائی جان اسی لیے میں تھوڑا سا واک کرتا ہوں کہ تاکہ اپنا جو صحت کا بھی دھیان رکھ
ہاں سب سے زیادہ ضروری ہے اپنی صحت ہے
یہ کما کے بھی دیکھ لیا تھا اڑا کے بھی دیکھ لیا بھائی کہ سب پھر بھی ہے پیٹوں سے سب کچھ نہیں ہوتا بھائی جان کی لیکن جو یہ بولنے والے لوگ ہیں نا کہ پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا بھائی پیر سےح ہی سب کچھ ہوتا ہے بھائی
بالکل بالکل
پیسوں سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو بھائی خوشی بھی خوشی بھی خرید سکتے ہو ایک ایک طریقے سے خوشی بھی خرید سکتے ہو آپ
بالکل بالکل پیسہ زندگ لے ضروری ہے
بہت بہت ضروری ہے بھائی جان اس لیے جتنا ہو کے محنت کروں نہیں نہیں بھائی لیکن کہ پیسوں سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو بھائی کیونکہ یہ جو جتنا ہو سکے بھائی محنت کرو اور کوئی اچھی ا سی نوکری پاؤ یا کھ بھی کام کرو بزنس کرو پرائوٹ
کرو اچھے طریقے سے پیسے کماؤ
بالکل بالکل جتنا مطلب اتنا بھائی اتنا پیسہ کماؤ کہ اپنے گھر والوں کو خوش رکھ سکو
وہی تو وہی تو منوکامنیں اپنی
جی بھائی جان کی اور ایک مرد کو اور چاہیے کیا میں نےکئی مرد کو چاہیے کہ اور بھائی
اوکے اپنے سپنے بھی پورے کر سکے اپنے گھر والوں کے سپنے اپنے بھی پورے کہنے ہیں بس
جی جی بھائی جان تو اس سے بڑی دوڑ ہمارے پاس کیا ہی ہوگی بھائی جی اگر کبھی ماں بولے کہ ماں بولے کہ یہ چاہیے کہ کبھی یہ نہیں دیکنا چاہیے ہمیں دیکھ پڑے کہ ہم پرس کو دیکھیں کہ ماں نے بولا یہ تو یہ
بالکل بھائی جان بالکل
بھائی اور کیا ہی بول سکتے ہم بس اللہ تعالی پ یہ کیا بولتے ہیں اس کو تو اللہ تعالی پہ کیا سناتا م آچ جائی ہو اللہ تعالا پہ بھروسہ رکھو بھائی جان تو سب کچھ ٹھیک ہوگا اور اللہ تعالی کا شکر کرو بھائی شکر کرنا چاہیے بھائی کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس نا اتناانی جتنا ہے بھائی اللہ تعالی پہ اوپر والے پہ شکر گزار رہو کہ جتنا ہے اتنے میں ہی خوش رہو
بالکل ای تھےاش سمجھو نہ
بر میں جائے ہیں
اچھا
تو جتنا ہو سکے شکر گزار رہو جتنا مل رہا ہے اسی میں خوش رہو کیوںک زیادہ ا لالچ بھورا بلا ہوتی ہے بھائی آپ نے دیکھا ہی ہوگا
بالکل بالکل
بس اور کیا ہی چاہیے بھائی اگر آپ کو آپ کو زیادہ کچھ چاہیے تو آپ محنت کر
محنت سب کچھ ہے محنت
بالکل بالکل بھائی جان
ہاں ٹھیک ہے بھائی چان بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے خدا حافظ خدا حافظ